ہ
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سب خیریت
ج جی بھائیان سب خیریت ہے بس اللہ کی رحمت ہے
اچھا اور سنائیے اپنے یہاں کا ماحول کیا ہے
جی
ہلو
ہیلو ہاں جی ہلو
ہاں تو آج کچھ فضول خرچی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں
جی جی بھائی جان اور بتائیے آپ کے یہاں پہ موسم وغیرہ کیسا ہو رہا ہے
ہاں ہمارے یہاں کا موسم فی الحال تو ٹھیک ہے کافی دیر بعد آج بہت گرمی رہی دیر میں
جی اور کھانا وانا کھا لیا
ہ کھانا وانا خالیہ اللہ گرمت مل گیا
اچھا جی جی صحیح ہے بس دو وقت کا کھانا مل جائے اور کیا چاہیے انسان کو
بس بس بس ہیلو
ہاں جی ہاں جی ہیلو
ج جی جناب جو میں بات وں کہ آج کل جو فضول خرضی ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیں پیسے کی بچت وغیرہ کی جری ہے کیا ہے مطلب اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کرتے ہیں
جی جی بالکل فرمائیے
تو مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے بچانا بہت ضروری ہے جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ زندگی کہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اس لیے کھل کر خرچ کرنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس موضوع کے دونوں پہلوؤں کو سمجھیں گے تو پسے اس کے بارے میں تھوڑا بتاں ہلو
جی جی بالکل بھیا کہ سب سے پہلے ہاں جی ہاں جی ہاں جی سب سے جی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیسے بچانے کی اہمیت کیا ہے یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ بچت یعنی کی سیگ انسان کو مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے زندگی میں کب کون سی مشکلاتیں کوئی نہیں جانتا یعنی ویسے حالتوں میں خرچ کیوں کرنا ہے میں زندگی مجے ایک بات ایسے سوچنا ہے پیسے خرچ کرتے رہو خرچ کرتے رہو پیسے پیسے سیونگ بھی تو کرنی چاہیے نا تا ک کون س آتا آ سہی کھا نہ
بہت بہت ہی بہت بڑیا بات یہ ہے تو
جی جی بالکل بھائی جان بہت پت ہی ہے ہیلو
پچانے کے بارے فتح ہیں ہیلو
جی ہاں جی آپ کی آواز میں آج جی جی آپ سن پا رہی ہوں میں جب سے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی ہاں جی بولیے فرمائیے جنا
اچھا اچھا جی چلو کو گ بھی ہاں مستقبل کے لیے کھڑے پیسہ بچائےیا ہوتی مل ہے ذہنی سکون ملتا ہے اور جو بڑے سپنوں کو پورا کرنے میں اس مدد ملتی ہے ہلو
جی
جی تو سن پا رہی ہیں آپ
جی ہاں جی میں سن پا رہی ہوں کیا کہہ رہے تھے آپ
تو وہ بول رہا ہوں کہ جو پیسے بچانے ہوتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اگر ہم نے پیسے بچایا ہے تو اچانک جو خرچے آتے ہیں اچانک ان میں مطلب ان کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں مطلب بڑے بڑے سب کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے اس سے قرض لینے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور پیسے خرچ کرنا بھی کیوں ضروری ہے اس کے کے بارے میں تھوڑا جانیں گے لیکن جب اگر انسان صرف بچت ہی کرتا رہے تو زندگی کا مزہ کیسے لے گا یہی تو بات ہے پیسے کمانے کا مقصد صرف جمان کرنا نہیں بلکہ ضرورتوں اور خوشیوں کو بھی پا پورا کرنا ہوتا ہے یعنی آپ کبھی ایسا نہ ہو کہ صرف بچت ہی کرتے جائیں اور اپنی خوشیوں کو مارتے جائیں اس سے بھی وہ نہیں ہے مطلب خرچے بھی ضرورت کے حساب سے کرنے پڑتے ہیں
جی جی بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل خرچ ہی نہ کریں تو خوش بولک ضرورت ہو خوشیوں کے لیے کرنا پڑتا ہے خرچ یہ نہیں انسان سیونگ کرتا ہی رہے ہر وقت اتنا بھی مطلب بچت نہیں کی جاتی خوشیاں ہی نہ خریدی جائے سے
مطلب کل ملا کر کے مطلب جو خرچ ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں اور سمجھداری سے خرچ کریں تو آگے بھشیہ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اس سے
جی جی بالکل
تو کچھ فرمائیے خرچ کرنا ہوں
خرچ کے فائدے جی جی ضرور چیزیں ہاتھ جیسے کہ ضروری چیزیں حاصل ہوتی ہیں بہتر تعلیم پر نویش کیا جا سکتا ہے اور جیسے کہ کے پریوار اور دوستوں کے ساتھ خوشیاں بانٹی جا سکتی نئی چیزیں سیکھنے اور ان حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے
جی جی جی صحی بات بولیے تو بولیے بولیے
جی جی فرمائی آپ فرمائی
محترم ہاں جیسے اب فجول ہچی ہوئی ہے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں لیکن جیسے آج کل بنا سوچے سمجھ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں جن کی آوشکتا نہیں ہوتی ہے وہ چیزیں بھی خرید لیتے ہیں تو یہاں فضول خرچی کہلاتی ہے اس سے کیا نقصان ہے
جی
تو اس کے بھی مق مط بچ چی ہے وہ سمے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے جب کبھی ہمیں ایمرجنسی میں مطلب کوئی کام پڑتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس فنڈ جمع نہیں رہے گا تو ہم اس کو پھر کیا ہے قرض لے کر کے ہی کریں گے تو قرض جائس وات ہے قرض بڑھے گا آرتھک پریشانی پیدا ہوگی تناؤ اور بیچ چینی بڑھ سکتی ہے آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو اس لیے خرچ کو بھی کنٹرول کر کے کرنا چاہیے فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے جر اس سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں ہاں تو اگر صرف بچت ہی کرنا بھی صحیح ہے اور جل خرچی کو روکنا بھی صحیح ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں
جی جی بالکل بھائی جان یہ آپ نے بہت ہی اچھا فرما ہے شہان اللہ ا مطلب ایسے بھی ہے کہ اگر کوئی انسان صرف پیسے بچا بچاتا رہے تو وہ اپنی زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ر رہ سکتا ہے نا یعنی کہ ہر چیز میں سنتلن ضروری جی ہر چیز میں سنتلن ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں پیسا بھی اتنا ہیتنا ہی فض پر زیادہ کا خرچہ نہیں کرنا چاہیے اور اتنی زیادہ سیگ جمع بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی کسیوں میں محروم نہ رہ سکیں جی تو ہر چیز میں سنتلن ضروری ہے ہلو
تو تو آج میرے خم ہلو تو آپ سن پا رہی ہیں
جی جی بالکل بولیے
ہاں میرے خیال سے
کہ انسان کو نہیں ہونے کا اصہ تو بن کر رکھنا چاہیے انا زیادہ انا زیادہ فیول کھڑی
اس میں ہی اس میں ہی ہماری آپ لوگوں کی سمجھداری ہے ہیلو
جی جی جی جی بالکل بالکل
جیسے ادرن کے طور پہ ہم بات کریں کہ اگر کسی ویکتی کی آمدنی دس ہزار روپئے ہے تو وہ اس کا کچھ حصہ ب کی ضرورتوں کے لئے استعمال کر سکتا ہے اور کچھ حصہ اپنی سیونگ کے لیے بھی جمع کر سکتا ہے یعنی چھوٹی چھوٹی بچتیں بھی بڑے کام آ جاتی ہیں
جی بالکل بالکل جیسے کہ بند بند سے ہی دریا بنتا ہے
بہت بہت بہت خوب تو آج ہم نے جانا کہ پیسے بچانا بھی ضروری ہے اور سمجھداری سے خرچ کرنا بھی ضروری ہے اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی آمدنی اور خرچ کے بیچ سنتلن بنائے رکھے اور ہمیشہ یاد رکھیے پیسہ پیسہ اچا اچھا نوکر ہے لیکن پورا مالک ہے تو اس لیئے کمائی سےم ہ اس لیے کمائی سے زیادہ کبھی خرچ نہیں کرنا کرنا چاہیے اور چھوٹی موٹی سیونگس تو بہت ضروری ہے وہ ضرور کرنی چاہیے کمائی کا صحیح طریقے سے استعمال بہت ضروری ہوتا ہے
جی جی بالکل یہ تو بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی ہے بھجن کی کمائی سے زیادہ اہمیت کمائی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنی ہوتی ہے
جی جی جی بہت ہاں ج بہت بڑھیا بات کہی ہے آپ نے سبحان اللہ اللہ حافظ پھر ملیں گے ایک نئے انداز میں اور جد
دل
موجو کے ساتھ کبھی بات ہوئی تو ہیلو
جی جی بھان آپ سے بات کر جی جی ہلو
ہاں جی جی اور امی ابو آپ کے سات ہلو میں ابو پوچھ رہا ہوں امی آپ امی ابو آپ کے سب کھل جاتتے ہیں
جی جی بالکل سب کہہریے آتے ہیں بس اللہ کی رحمت ہے متسی یہ ال سوپ ر ورش آتییر
پھر ملتے ہیں کبھی اللہ حافظ
جی جی خدا حاظ
خدا حافظ